تو
السلام علیکم
وعلیکم السلام کیا خیریت ہے جناب
سب بڑھیاں ہے الحمد للہ جناب اپنا بتائیے جناب
میرا بھی الحمد للہ اور کیا ہو رہا ہے
کچھ نہیں کیا ہوگا آرام سے بھی کھانا وانا کھایا ہوں تو چھت پہ آیا تو سوچا کہ آپ سے بات کر لو
اچھا
آپ نے کھانا وغیرہ کھا لیا
نہیں ابھی تو نہیں
اچھا ویسے آج میں آج میں نے سب الحمد للہ بڑھیا چل رہا ہے اپنا بتاؤ
ہاں اور کچھ سوچے کہ نہیں لائف کے بارے میں
ارے کا بھائی ابھی کیا کرے ج دیکھو کچھ تو کریں گ ہیں
جی جی
ویسے ابھی ابھی تم کہاں ہو
ابھی تو ہم مطلب گڑی پہ ہیں
گھر پہ ہو سنو نا کل میرا ایک کام کر دو جب بھائی
جی جی بولو
کرے کہ صرف احسان بھی کو لے کر کے
کیاچی
احسان بھیا کر کو لے کر کے بولا نا کہ صیب بھیا بولایا ہے احسان بھیھیا کو احسان بھیھیا کو بول دینا اور اس کو لے کر کے خالیاں چھ موہان پر آ جانا نا تھوڑا سا کام ہےم
اچھا ٹھیک ہے
کر دے گا نا
کتنا بجے
آٹھ نو بجے کے لگ بگ صبح میں
ہاں ہاں ٹھیک ہے
اور اور بتاؤ کہ گھر میں سب ٹھیک ٹھاک
ہاں ابھی تو سب ٹھیک ہی ہے
ارے کل تھوڑا جانا ہم کو ایڈمیشن کرانے ہے اور میرا پاپا گاڑی لے کے چل جائے ہیں اور وہ گاڑی خراب ہے میرا تو وہی سوچ رہ تھے احسان بھی ل آتا ساتھ تو چل جاتے ایڈمیشن کرا لیتے
اچھا
اچھا سننا پتا کرنا نا گرول میں ایڈمیشن ہو رہا ہے الیونتھ کا
ہاں ہاں ہاں کریں گے
ا سوچ رہے ہیں کہ کہیں کہیں تو کرانا ہی ہے
ہاں ہاں گرواری میں کروا لو
اچھا اھی س ساری سنا ہے ہاں ٹھیک سنا رہے نا کہ لڑائی جھگڑا سے دور ہو کر دنگا میں پھنس گئے
واہ واہ واہ واہ
لڑائی جھگڑا سے دور ہو کر دنگا میں پھنس گئے
واہ واہ
ندی میں نہاتے نہاتے گنگا میں پھنس گئے
ارے واہ کیا بات ہے
اور اگر اور ناوا ٹولی میں جب نہیں ملی
ہوں
جا کے اورنگ آباد میں پھنس گئے تھے
ارے باپ رے باپ کیا کیا شاعری سنا ہے وہ بھائی تو
کئی جاتا
بہت بڑھیا بھائی بہت بڑھیا
گ ایگو موٹا بھائی پر سنا ہے
جی جی سنائیے سنا سنائیے
کہ محبت نہ ہو تو لیٹر بڑا لکھنے سے فائدہ نہیں ہوتا
ہ و واہ و و
محبت نہ ہو تو لیٹر بڑا کرنے سے فائدہ نہیں ہوتا
بابا
لڑائی کرنے کا من نہ ہو تو میٹر بڑا کرنے سے فائدہ نہیں ہوتا اور جب ہیلو
ہاں کیا
اور جب سامان کیلا سے بھی چھوٹا ہو
اچھا
تو انڈیکیٹر بڑا کرنے سے فائدہ نہیں ہوتا
ارے کیا بات ہے کیا بات ہے واہ واہ کیا شاعر تم شاعر بن جاؤ آائے
ساری ایک نمبر تھا
ارے واہ کیا بہت بڑھیا ساعری ہے
پسند آ ار
ارے بہت
ار ایکورسنا ایکور
ہاں ہاں ایک اورار ایک اورور
بولو ارشاد ا ارشاد ارشاد کرو ہاں چلو سنا رہے ہیں سننا کہ ہ انسٹاگرام پر دیکھ کر میں نے اسے فالو کر دیا بولو بھائی انسٹاگرام پر دیکھ کر میں نے اسے فالو کر دیا
و واہ واہ واہ
اسے بریکر دیکھ کر میں نے گاڑی سلو کر دیا
و واہ و واہ
اور جب میں جان رہا تھا کہ اگلا آدمی مجھ سے بات نہیں کرنا چاہتا
اچھا
اس لیے میں نے اسٹوری دیکھ کر ہائے ہیلو دیا
اچھا ارے واہ کیا بات ہے کیا بات ہے واہ
آپ سمجھ رہے ہیں نا کس کے اوپر ہے
ا
آپ سمجھ رہ یہ کس کے اوپر ہے
ہاں ہاں سمج رہے سمج رہے ج ج
اور ایک ایک اورار اور سنا ہے ایک آد اور سنا ہے
سنائیے سنائیے
کہ اسے ا الومنیم کو پیٹ پیٹ کر سیٹ کر دیا سیٹ مطلب سمجھ رہے
ہاں ہاں
ایک پیپر الومینم کو پیٹ پیٹ کر سیٹ کر دیا
واہ واہ واہ واہ
ا اسی بلا کر یو گریٹ کر دیا گریٹ مطلب سمجھ رہے دھنیہ واد دینا داؤ دے کر اسے گریٹ کر دیا اور جب مجھے ایک سے پیٹ نہیں بھرا
واہ
جب مجھے ایک سے پیٹ نہیں بھرا
ہوں
تب میں نے سدرا کوئکرا سے چیٹ کر دیا
ارے واہ کیا بات ہے بھائی کیا بات ہے واہ تم تو صحی میں سار بن گیا ہوا ہے
جٹیک ہے
ہ ہ توم تو منار فاروق ہی بن گیا
ارے ایک اور سنا رہی ابھی تو کچھ نہیں ہے ابھی تو شروعات ہے ابھی سنو
اچھا سناؤ
دشمنی میں کسی سے مول لے لیتا ہوں
ارے واہ
نہیں ہاں دشمنی میں کسی کو مول دے دیتا ہوں ٹھیک ہے
ہاں
نہ جانے کتنوں کو میں سکوٹی دے دیتا ہوں سکوٹی مطلب سمجھ رہے ہیں
ہاں ہاں
نہ جانے میں کتنے کو
سا کوٹی دے سکتا ہوں
سکوٹی دے دیتا ہوں
ہوں
اور نہ جانے آج کل کے لوگ سمجھیے گا آج کل کے لوگ
ہوں
اٹھارہ دنوں کے پیار میں
ہاں
اسے پاگل کرنے کے لیے انگوٹھی دے دیتا ہوں
ارے و کیا بات ہے و یہ تو آپ میرا دل کی بات بول دیے
دن کے بع بول دیے نا اب آپ بتائیے کہ آپ آپ کس کے اوپر شاعری سننا چاہتے ہیں بتائیے
ب تو احسان ب کہ وہو پرس سنائیے
احسان بھ کےپس سنائیے
ہاں
چلیے سنیے گا کہ کسی کو محبت میں یوں آباد نہ کرو
ارے واہ واہ کیا بات ہے واہ
کسی کو محبت میں یوں
ہاںوات نہ کرو ہوں
کسی کی عزت کو یوں نقاب نہ کرو
واہ
اور اگر تمہیں محبت نہیں ہے تو بول دو
ہاں
یو سعادی کا لالک دے کر اسے برباد نہ کرو
ارے واہ واہ کیا بات ہے کیا بات ہے واہ احسان بھائی یہ سب سنے گا نا توب پاگل ہو جائے گا
ت نہیں تو پاگل ہو جائے گا نا
ہاں
اب اور بتاؤ اب کس کے اوپر سنے گا
ایسانی بھائی پہ چلتے رہنے تو
کہگو آصف بھائی پ سنا دووں
ایک آصف بھائی پر سنا دووں
مجھے بھروسہ نہیں اپنے اس پیار پہ
ارے واہ کیا بات ہے
نہ جانے کتنے پیڑھیاں گزر گئی اس کے شکار پہ
اچھا
اور جتنا بھروسہ خدا کو تھا اپنے محمد سے
اچھا ہاںاں
اتنا ہی بھروسہ ہے مجھے آصف اپنے یار سے
ارے واہ کیا بات ہے واہ واہ بہت بڑھیا بڑھیا شاعری بولتا ہے یار تم
اور سننا ایک اور سناتے ہیں ایک اور سناتے ہیں
ہوں ہ
محبت نہ جانے کیوں ناکام ہیں
کیاچی
محبت نہ جانے کیوں ناکام ہے
ہ و واہ
سمجھ رہے ہیں
ہاں ہاں
محبت نہ جانے کیوں ناکام ہے
ہاں
آصف میرا دوست تو التمس میرا کمان ہے
ہی
اور میں محبت پہ وشواس نہیں کرتا میرے بھائی
اچھا
آصف اگر جگر کا ٹکڑا تو التمس میری جان ہے
ارے واہ کیا بات ہے واہ ارے بھائی میرا تو تمہارا شاعری میرا دل کچھ چولیا بھائی اب لاڈلہ کے اوپر
ل لان ل کے برس نیرا
ہوں
ہے سن رہ ہے سنا کہ جن کا بوشیہ اندھیر سے بھی کالا ہے
ارے واہ واہ
جن کا بوشیہ
جی
اندھیر سے بھی کالا ہے
اچھا
جن کے سامنے چاند بھی لگتا بہت اجالا ہے
اچھا
اور ایک میرا دوست ایسا بھی ہے
ہاں
ایک میرا دوست
جی
ایسا بھی ہے جو اور کوئی نہیں ساکیبل گلی والا ہے
ارے واہ واہ کیا بات ہے واہ تمہارا شعری کا تھا میں فین ہو گیا بھائی
اب کس کے پرسن ہو گیا بڑے بھائی
اب مت سنا ہو بھائی پورا مطلب دل کو اتنا سکون ملنے لگا نا اب
ایک آدھ گو اور بولو نا ایک آدھ گو اور سنا دیں گے دو منٹ بچا ہوا کس کے اوپر سنو گے بڑے بھائی کے اوپر
ہاں سنا لو
ا سننا اس سمے تھا جب میرا بڑے بھائی کا تھوڑا بحث ہو رہا تھا
ہاں ہاں تھ
ہاں تو سننا ن سننا
ہوں
کہ مسجد سے یوں اجان نکلے وہ مینار کی بات کرتے ہیں
ارے وا
جن کو روپیوں کا پتہ نہیں وہ دینار کی بات کرتے
واہ واہ واہ واہ
اور جینی کا چکر خود دس سالوں میں پچاس سے چلا ہے
اچھا
وہ مجھ سے چنار کی بات کرتے ہیں
ارے واہ و کیا بات ہے کیا بات ہے ارے یہ تو ایک دم پورا صحیح میں وہی والا بات ہو گیا
وہ الگ ہی ل بول کا بندہ تھا
ہاں ہاں
ٹھیک ہے بڑے بھائی اب میں کال کرتا ہوں
اسلاملیکم
والیکماسلام